بولو
آیا فون رجسٹر نمبر جو رہے گا اسی میں جائے گا
تو ہمار نمبر میں کال کرنے والا آپشن نہیں آتا ہے
اس لیے نہیں آتا ہے کہ آپ گوگل فارم نہیں بھرے ہیں جو لنک ہوا دیے تھے وہ بھرے
تو سبمٹ کر دیے آلریڈی سینڈ لکھتا ہے
ہوں
اور اس میں ہم تیرا رفریرنس ڈال دیے تھے نیچے ترنم ناج اور تیرا نمبر و ڈال دیے
ہاں ہوں
کہاں ہولاو
تو گوگل فارم بھر دیں
ہاں
تو کیا بولتے ہیں مینیو میں جا کر ریفریش نہیں کیے
سب کر لے لکھے تھے ٹاسک ول بی اپڈیٹ سون کمائی لے ابھی تک ہم ٹاسک اپڈیٹ نہ کو
ہو سکتا ہے اپڈیٹ نہیں ہوا ہوگا اور دوسرے بات کی ہم کو بعد میں سمجھنا آیا کہ جو جی جس سے بات کرنا ہے نہ اس کو گوگل فارم نہیں بھروانا ہے
اور جیسے کہ آپ اگر گوگل فارم بھر دیے تو آپ تو اب کام کر سکتے ہیں اب آپ اور پانچ لوگ کو کاریہ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کروائیے اور ان لوگ سے بات کرے دس دس دس منٹ ایک سپتہ کے اندر میں یعنی پانچ لوگ سے دس دس منٹ پھر اگلا سپتاہ وہی پانچ لوگ سے دس دس منٹ پھر اگلا سو چار سپ بات کرنا ہے ایک آدمی سے بات کرنا ہے آپ کو چالیس منٹ ٹوٹل ملا کے چاروں سپتاہ آور پورا چاروں پانچوں ملا کر کے آپ کا ہو جائے گا وہی ایک سو اسی منٹ اور گھنٹہ میں تین گھنٹہ
ہوں
تو ایک سو اسی منٹ ہے تو ایک سو اسی منٹ ا دس منٹ کا مل رہا ہے سو روپیہ
ہوں
تو ایک سو اسی منٹ کا کتنا ہوا
ایک سو دس کتنا ملے گا سر دس منٹ کے
سو روپیہ
دس منٹ کے سو روپیہ ہمم تو اٹھارہ سو ملتا ہے
اٹھارہ سو ملے گا تو اس میں وہی ہوگا دینا ہوگا کچھ رکھنا ہوگا اور وہی آپ بات کریے گا مطلب کسی جیسے ہم آپ آپ کے پاس لگائے ہیں تو آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کو ملے گا وہی اسی روپیہ
ہم کو بھی ملے گا
ہاں میں نکال کے دینا بھی ہوگا کچھ کچھ آئے گا اس میں آپشن بغل میں لاسٹ میں جب سارا کچھ سارا ٹاسک پورا ہو جائے گا کمپلیٹ ہو جائے گا سب کچھ سبمٹ ہو جائے گا تب
یہاں سے تم سائن کروا کے کر اسھے دیں گے سلام کوت دنا ٹوٹل تو ماپ لینا پڑا اور شور یہ بہت مرلا ہے سمجھا نا بولتا ہے تو اس طور کہ بانٹے گا ہاں
کہاں یی پنکیا کو دیے تو اس کا ہم یہیں پہ دیکھ کر کے بات کر لیے ہیں
جی
اور کہ سے باہر ہی رکھ لے تو کھا لے دیا اور اس کو دیک کے بات کیا اس کا ہم گوگل فارم نہیں بھرے اور ہم جیلوا ہولا ہاں ججبیا والا ججبیا کا بھی گوگل فارم بھرا ہوا تھا اس کا اس سے بھی ہمیں بتار اس سے کوئی دقت نہیں ہے بات کرنی تو لیکن یہی ہے کہ آپ کو دس روپیہ بنتا تو ہم آپ کا دو روپیہ ماھی ہو گیا شیطان اور فھار ہاں ایکرا ہ فریج میں نہیں رکھ دیا لیکن نخرے خراب ہے رکھ دی تو کھائی دوپہریا میں دال وال نہیں بنبا اکڑو میں
آر ار فرم مت دل رے
دیا نا آج دیا دونوں کا تو بولا منڈے کو جمع کرنا ہے
آرتھر ایمان سے جمع کر بلا
ایمان کا تو ہم نہیں دیکھے ہیں
ایمان کو بھی دیا تھا نا
ا ہاں دیا تھا تو کہاں نا کوئی بھڑا ہے پائیے گا تو بھریے گا سب کا منڈے کو جمع کر دیں گے
فوٹو ووٹوں ہے
انابیہ کا تو مطلب اسکول والا فوٹو نہیں ہے ڈریس والا ایسے ایسے ہے
ایسے اون ہے
ل والا
ہاف ہاف فوٹو نکالنے ہیں نا
ہاں فوٹو ہے میرا پاس ہ
ہوں
کیا غلطی ہو گئی
جسیما گلت
تو خالی بتیو تو سکب بھی ویسے کرے ہم جتنا پریشان رہیے اپنا چار دو روپیہ نہ کم ملتا تھوڑا
اٹھارہ سو ملتے ایک مہینہ میں تو بڑی ہے ن رے پنکیا کے لیے ھھ میں میا سامان یوجنا والا کما ہو جاتتا ہے
تو یہی تو ہے کہ جیسے گ تو پھر ہم کو آپ کام بھرنا چاہتے ہیں کام لینا چاہ رہے ہیں تو ہم کو آپ گروپ میں ڈالنا پڑے گا ایڈ کرنا پڑے گا تو پھر ایسا غداری ہو جائے گا نا اگلا آدمی کہے گا کہ ا آپ اگلا کو بنائے کام کرنے کے قابل بنائے تو آپ شئر نہیں کیے ہم سے پھر ہمرو آئی ڈی وی ڈی سب ڈسمس کر دے گا
ہاں اتنا وہ تو یہی د نکالا ہے تاکہ آ کمائے دو
ہوں
پہلے بڑھیا سے کچھ سمجھ لو کہانی اس کا
ہممم
ابا چلے ڈیوٹی
ہاں
جسی
جسی دکان میں تھا
ہاں اے ٹی ایم فون کرتھ
دس منٹ ہونے دیجے تب کاٹیے تین منٹ اور بتیائیے ہم بتیائے تھے
مٹا دیتے
آتی نہیں تھا ہاں آتی ہے
ہاں ہم بتیائے تھے کاریہ والوں سے
ہاں ہاں جسیما گیا دکان لگایا جسیما گریش بھی
گھر ہی میں ارے دکان میں نا ہے
تو ٹرانسفر ہوا اس کا بجلی پر کون جسی کہاں جا رہے
ایک ان کا دوست ہے بہن لایا ہے بہت دان کا تو اس کے پاس آدمی نہیں تھا رہنے کے لیے ساتھ میں بیچوانے کے لیے تو ابا کو بولا کہ آپ آئیے رہیے پورا دن رہنا ہے ایک دن کا ہم تین سو روپیہ دیں گے
ہممم
جا رہے ہیں ادھر ببوا دکان کھول دے رہا کل کا تو ستر اسی روپ پیہ آیا تھا اس کے ایک دن پہلے پچاس ساٹھ پتا ایسے ہی دھیرے دھیرے بڑھے گا
ہوں ارے لائن جوڑوا دیا وہ
نہیں جڑوانے والا ہے
لائن جوڑوائے گا وہاں ٹھنڈا ونڈا پانی وانی رکھے گا ہاں چائے وہ بھی وستھا کر رہا تھا کریں میں
کس کو توبت بول رہا تھا کہ چائے وہ رکھیں ہیں ایک دم اسپیشل چائے ہٹ کے
تب نا آدمی وہاں رکے گا کام بھی کرائے گا
ہوں
کیا ہوگیا
یہ پنکی بول رہی ہے کہ بولا کہاں ہے کیکرو جگہ کی کریں گے وہ کریں
تو ہمیں جگا بولو نہیں ہمیں وغیرہ فلاح بائی ے تھوڑیے بت پیر پاتٹا رہی
ہوں
اور دس منٹ سے زیادہ بتیہ ہے گا تو کوئی فائدہ
ہوں اب سسٹم بن گیا ہے بارہ بارہ سے تیرہ منٹ ہوتے ہوتے اپنے آپ کٹ جائے گا
او
اس کو نا لمٹ لینا ہے دس منٹ لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ بات کرتے کرتے بیچ میں رکتے ہیں گیپنگ لیتے ہیں تو اسی لیے تیرہ منٹ تک جاتا ہے تاکہ سب
ارو اغگر آگے آگے جتا ہوں ہاں وغیرہ آگے کے پاکٹ کے لیے لگائے ہیں ہوگل آام دنتنا پائسا آل تورنت آ
کھا
پیسہ تورنت دکھاؤ ھو
نہ اب ٹاسک ابھی پورا ہو رہا ہے اب یار دو دو لوگ کے پاس بات کریں گے نا تب ایک سپتہ کا ٹاسک پورا ہوگا
تو کو ملا کا جن مل س نا یہتی کریلی ہاں انکم ٹیکس ہو گا
چھ بجے لائیے گا
کا جگا کٹا جگا کرا ججا میں راجو ہ بہت دیر سے چار بجے چار پڑ پ
کتنا
سرا ب چار پانچ بجے تھ رہی کسے ہوتا سر بائنک
چھوڑ دیجے ا بولے ہیں تو تھوڑا سا ہم سوچے بچارے